ہیلو
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہی کرنے سے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
اور بھائی بہن
وہ بھی سب ٹھیک
اچھا
اب کیا کری ہو
ا میں بس بیٹھی ہوں ایسے
تو میں بھی
کالج تھی آج
نہیں مجھے کو ٹیوزڈے کو جانا ہے
اچھا آپ کی وائس اتنی کم کیوں آ رہی ہے
گلا خراب ہو رہا ہے
نہیں یہاں پہ وائس ہی کم آ رہی ہے
سے
آپ ذرا فون کو ساتھ رکھو
بہت سائڈریشن ہوا
ہلو
ہاں ہاں میری آواز آ رہی ہے
ہاں اب آ رہی ہے
اچھا ایمن ٹھیک ہے
ہاں ایمن بھی ٹھیک ہے اور میں بھی شائشہ ٹھیک ہے
بس باجی
بیک گراؤنڈ وائز آرہی ہے وہاں پہ
بیک گراؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے ایسے اچھے سے بات ہوتی ہے اور بتاؤ سب کیسا چل رہا ہے
بس ٹھیک آپ بولو
ہاں یہاں بھی سب ٹھیک چل رہا ہے
اچھا
مجھے ابھی وزنل جانا ہے یونیفارم لانے
سچ میں کیوں نہیں آئی اس کو عیادت کے لیے چے بیمار تھی نا
مہوش کچھ بول رہی ہے بیک گراؤنڈ پہ
ہان بول رہے ہیں آپ کیوں نہیں ہے آیات فرد کے پاس یہ بیمار ہے
کہاں
یہاں میرے گھر
کون
میںی بیمار ہوں سٹمک پین پوری عیادت کو کیوں نہی آے اتفاق سے چلی گئی وہ مجھے اچھا نہیں لگا ہاں
ایسے پتا میں خود دوائی کھا کے بیٹھی ہوں
کب جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے آپ کو کس ک ساتھ جانا یہ سو پر آپ کو سوبا کس کے ساتھ سوبر کس کے ساتھ جانا ہے
ا ممی کے ساتھ جانا
سوب اور کس کے ساتھ جانا ہے آپ کو
ممی کے ساتھ جانا ہے
ایمن بھی
ہاں ایمن بھی آئے گی
اس ٹائم بہت دھوپ ہے گرمیاں اب
ہاں بہت زیادہ لیکن اگر ہم لیٹ جائیں گے تو ہاسپٹل بھی جانا ہے ہمیں
کیوں
ہاسپٹل
کیوں خیریت تھے
ممی کو آنکھوں میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے
اوں ٹھیک شام تک آؤگے پھر آپ لوگ ہیاں
ہاں نوشینہ کو میں نے میسج کی تھی
ہمم
اس نے میں نے اسے ہائے کیا اس نے پھر بولا ہلو وہاں سے
ہوں
پھر میں نے بولا کہ آج ہم کال پہ بات کریں گے اس نے بولا اوکے
اوکے مجھے یہ بولو ہم کب جائیں گے وہاں پرربیا کے پاس
وہ ہم اگر مجھے اگر میں ٹائم پہ نہیں پہنچی یہاں پہ اں پھر میں اسے کال کروں گی اور بولوں گی ہمیں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے پین کارڈ بنانے کے لیے ہاں ہاں پھر ایسے فون پہ ہی پوچھوں گی کیا کیا چاہیے اس کے لیے
ہاں گھر میں بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں آج
کیا
گھر میں کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے آج
ہاں بور ہو رہا ہے
میں سوچ رہی تھی ہم جائیں گے کہیں ہاں منڈے سے سب کو چھٹی ہے نا
ہاں ایئمن ایئمن اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے
جی یہ لکھائے گی کیوں نہیں آپ
ہیلو
ہیلو ہاں بولو بولو
کتنے منٹ ہوئے
چار
میں اس کو بولو خود اکیلیے چپ کرے مجھے پھر ہنسی آتی ہے
ہوں پلیز چپ کرو
ابھی چار منٹ ہوئے آلمسٹ فائیو
ہمم
اردو کا کوئی مضمون یاد ہے تو سناؤ کوئی مضمون یاد ہے غزل احمد ذرا اپنی بک لے کر آؤ
اچھا مجھے غزل ایک سناؤ
جابر بھی یر
آہ اور رکو میں سناتیوں ن
اچھا مجھے یہ بتاؤ شیشے کے برتن کس نے ڈسکاور کیے تھے
کیا
یہ کس نے ڈسکور کیا تھا کہ ہم شیشے کے برتنوں میں کیمیکل رکھ سکتے ہیں تیزا وغیرہ
مجھے نہیں پتا مجھے تھوڑی کیمسٹری اور تو میں
ہاں جابر بن حیا نے
نہ مجھے اردو سٹرانگ نا کمسٹری بھی تو آٹس سجیکٹ
میرے ب
ارے یار آج تو اسے کچھ پوچھ لا اس کو کچھ نہیں نکل گا ہنڈریڈ پرسینٹ لکھ دے
اردو بک ریڈنگ آتی ہے
اچھا ماس آپ کو کیا کھانا بنانا آتا ہے پکانا
مجھے سب آتا ہے ایکسپٹ مچھلی ا
مجھے کچھ نہیں اتا ہے سچی جھوٹ بول رہی اس کو اچھے ٹماٹر پکانے بہت اچھی ہاں جی بولو
ہ ہ ہم
یہ بہت اچھے ٹماٹر پکاتی ہے
کون بہت اچھا ٹماٹر پک
میں میرا میرا بول رہی ہے یہ میرے بارے میں بول کھانا ٹماٹر پ پکانا آتا ہے
ہاں مرچی ہری مرچی ڈال کے
میںوش کا بولا تم بھی کال کرو
ہوں بش انکل ٹھیک ہے
آو بشرا ٹھیک ہے اور بتانا موم ٹھیک ہے
بشرہ عقل کا مذاق جو یاد ہے آپ کو مجھے ہنسی آتی ہے باہر
ہوں
جب بھی اس کا نام لیتی ہوں نا یا سنتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اس ٹم و و جک میں کبھی نہیں بول فارگٹ دیٹ بہت کمزور ہے آپ
اور بتاو آج کا کوئی
ہ
آس پاس کے لوگ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ
میں مٹ خالہ ٹھیک ہے
ہاں ہم نہیں یاتی کشمیری ہے نا ہم اس پانی اور میں کشمر مجھے کشمیری کرنے نہیں آتی ہاں وہ جاہتے ہیں
اس میں اردو میں بات کرنا لازمی ہے
یعنی تو جانتی میں تارا سب بے وفا مش پاگلے یار آپ نہیں پتہ
اس سے ہاں میں ارو
کتنے منٹ ہوئے آٹھ جلدی کرو مجھے سوپ اور بھی جانا ہے اب ہم ہاسپٹل جائیں گے ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو بولو بولو
ہاں بولو بولو یہ سرن سن رہے ہو
ہاں
یہ کیا ہے یہ آئس کریم والا مچ چل رہا ہے
تہذب والا نہیں مجھے لگ رہا ہے شاید میچ ہے
ا میچ ہوگا
کل آنا ہمارے گھر کل آپ آئی بس پانچ منٹ بیٹھی تو پھر چلی
کون
آف ہم نے سے بات بھی نہیں کی آپ کی آپ پانچ منٹ آپ کو آپ کو بارابر پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے
وہیں تو پھر ممی آئی اس نے کہا کہ گھر میں ایمن اکیلی آب گھر چل
ہاں وہ تو صحیح ہے صحیح بات ہے
ہاں یہ اکیلے اکیلے بیٹھنے میں ڈرتی اس لیے
ہ اب آ اپ کوو عادت ہبی ہے نا اکیلے آپ دونوں کو گھر میں ممی
ہاں مجھے زیادہ عادت ہوگی میں اکیلیے بیٹھ سکتی ہوں شام تک میں نہیں ڈرتی آئمن ڈرتیہے
میں ڈرتی ابا کہاں ہے
ح کاام پہ گیا ہے
بشرا کل ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے
آئمن کدھر ہے
ایمن بھی نہیں ہے وہ کونے میں بیٹھ کیا سوئی ہو وہ بول رہی تھی میں بھی ایپ انسٹال کروں گی اور میں بھی اس سے بات کروں گی
ہاں
بول رہی تھی میں اور مہیش عزما اور ساحل کے بارے میں بات کریں گے
ہاں او پتہ ہے مش کل کیا بول رہی تھی اس ان کے بارے میں کتنی چیپ حرکت کرتی ہے وہ ایڈیٹ
ہاں
فضول حرکت کرتے ہیں چھوڑو ان کے بارے میں ہمیں کیا
ہاں ہمیں پتا ہے مجھے بھی پتا ہے وہ کیا کرتا ہے
ہمم ہمم
ا وہ وائرل وڈیو دیکھا
ہاں میں نے دیکھا کل پرپوز کیا اس نے
ہاں ہاں اور کوئی جگہ نہیں ملتی اسے
پتا نہیں
دس منٹ ہوئے گیارہ منٹ پہ کاٹیں گے ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے ہم بعد میں کال کرتے اوکے
ٹھیک ہے پھر اب میں صوبح جانے کی تیاری کرتی ہوں
اوکے ٹھیک ہے
اوکے میں کاٹوں